السلام علیکم کیسے ہو تم بہت دنوں بعد تمہاری یاد آئی تو سوچا فون ہی کر لوں آج کل تو بس بس گھر کے اندر ہی بند رہنا پڑتا ہے باہر نکلنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے
وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ہوں تم بتاؤ تم کیسی ہو ہاں تم نے بالکل صحیح کہا آج کل جو حال ہے اس میں باہر نکالنا کسی عذاب سے کم نہیں اتنی زیادہ شدید کی دھوپ ہو شدت کی دھوپ اور گرمی ہے کہ بس پوچھو ہی مت میں خود تمہیں فون کرنے کا سوچ رہی تھی لیکن اس گرمی نے سس تی اتنی بڑھا دی ہے کہ کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا
میں بھی بالکل ٹھیک ہوں بس اس موسم گرم نے سب کا برا حال کر رکھا ہے صبح کے نو بجتے ہی لگتا ہے جیسے دوپہر کے دو بج رہے ہیں سورج میں صبح صبح ہی پوری ابو تاب کے ساتھ نکل اتے ہے اور اگ برسانے لگتے ہیں میرے گھر کے کمروں میں تو لگتا ہے جیسے تندور چل رہا ہو دیواریں تکتب اٹھتی ہے
ہم کہہ رہی ہو ہمارے گھر کا بھی یہی حال ہے صبح جب انکھ کھلتی ہے تو ٹھنڈک کا نام و نشان نہیں ہوتا بلکہ عجیب سی ہبس اور گھٹن ہوتی ہے پنکھا تو بس گرم ہوا پنک تا ہے لگتا ہے جیسے پنکھے کے اندر
ا لگتا ہے جیسے ہیلو
جی جی ہاں میں سن رہی ہوں
لگتا ہے جیسے پنکھے کے اندر اگ لگائی ہوئی ہو اس دفعہ تو لگ تا ہے کہ ہے کہ گرمی پچھلے سال کے سارے ریکارڈ توڑ دے گی ابھی سے اتنی شدت ہے تو اگے کیا ہوگا
ہائے اگے کا تو سوچ کر ہی میری جان نکلتی ہے ابھی تو پورا موسم با باقی ہے مجھے تو سب سے زیادہ مسئلہ رسوئی میں کام کرتے وقت ہوتا ہے دوپہر کے کھانے کے لیے جب چولہے کے پاس کھ کھ کھڑی ہوتی ہو تہوں تو عجیب حال ہو جاتا ہے پسینہ چھوٹی سے اری تک بہتا ہے لگتا ہے کہ بس کچن سے بھاگ جاؤں لیکن کھانا تو بنانا ہی پڑتا تا ہے
او ہو رسوئی کا کام
اس موسم میں واقعی کسی جہاد سے کم نہیں ہے جب چولہا جل تا ہے اور ساتھ میں باہر کی گرمی ملتی ہے تو انسان کا دم گھٹنے لگتا وتا ہے میں تو اج کل کوشش کرتی ہوں کہ صبح سویرے ہی دن کا کھانا بنا لو تک تاکہ دوپہر کی اس قیامت کی دھوپ اور تپش میں چولہے کے پاس کھڑا نہ ہونا پڑے تم بھی یہی طریقہ آزمایا کرو تھوڑی آسانی ہو جائے
تمہارا مشور تو بہت اچھا ہے میں نے بھی ایک دو بار ایسے کرنے کی کوشش کی تھی لیکن صبح کے وقت بچوں کو جگانا انہیں ناشتہ دینا اور باقی گھر کی صفائی ستھرا میں اتنا تا وقت وقت نکل جاتا ہے کہ دو پہر ہو ہی جاتی ہے اور اس موسم میں صفائی کرتے وقت جو برا حال ہوتا ہے وہ الگ داستان ہے پوچھا لگاتے لگاتے خود بر خود بندے کا پونچا لگ جاتا ہے
تم نے بالکل سچ کہا صفائی کا نام مت لو مجھے تو جھاڑو دیتے جان دید
اور اس موسم میں کپڑے دھونا تو ایک اور مصیبت ہے مشین کے پاس کھڑے ہو کر کپڑے نکالو پھر انہیں دھوپ میں فھیلاؤ اتنی دیر میں تو انسان خود دھوپ میں پگل جاتا ہے حالاکہ کپڑے دھوپ میں ڈلتے ہی دس منٹ میں سوکھ جاتے ہیں یہ اس موسم کا واحد فائدہ ہے
صحیح بات ہے کپڑے تو ایسی تیزی سے سوکھتے ہیں کہ لگتا ہے دھوپ میں نہیں بلکہ کسی آ گ کے ڈہیر پر رکھے تھے لیکن ان کپڑوں کو دھوپ سے اٹھانا بھی ایک مارکا ہے کبھی اتنے گرم ہوتے ہیں کہ ہاتھ ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ جلنے لگتا ہے ویسے اس گرمی میں تمہارے گھر کا پانی کا کیا حال ہے ہماری ٹینکی کا پانی تو دوپہر میں ابلنے لگتا ہے وضو کرنا یا ہاتھ دھونا بھی مشکل ہو جاتا ہے
ہماری ٹینکی کا بھی یہی حال ہے دوپہر کو جب نل کو کھولو تو لگتا ہے کہ گیزر چل رہا ہے ٹھنڈا پانی تو جیسا خوا بن گیا ہے میں تو صبح ہی پانی کی بالٹیں باہر کر س باہر کر سائے میں رکھ دیتی ہوں تاکہ توفیر کو تھوڑا سا عام درجہ حرارت کا پانی مل سکے جسے استعمال کیا جا سکے ورنہ تو اس ابلتے پانی سے چہرہ دھونا بھی بہت گناہ لگتا ہے
یہ تو تم نے بہت سمجھداری کا کام بتایا میں بھی کل سے یہی کرونگی ویسے اس موسم میں پانی کی پیاس بھی تو ختم نہیں ہوتی جتنا بھی پانی پی لو لگتا ہے حلق خشک کا خشک ہی ہے میں تو آج کل کے دنوں میں کئی بار نیمبو پانی اور لسسی بناتی ہوں اس سے تھوڑی راحت ملتی ہے اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے تم لوگ آج کل کیا پی رہے ہو
ہمارے گھر میں بھی آج کل لسسی اور ستو کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے میرے شوہر کا ستو کا شربت بہت پسند ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ پیٹ کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور دھوپ کی شدت سے بچاتا میں اور بچوں کے لیے میں کچے آم کا ش شربت جیسے آم پناہ بھی کہتے ہیں بناتی ہوں وہ گرمی کا اثرات کو ختم کرنے کے لئے بہترین چیز ہے تم بھی بچوں کو پیلایا کرو
آم پناہ ہاں میری امی بھی بچپن میں ہمیں بنا کر پیلایا کرتی تھی میں تو بالکل ہی بھول گئی تھی اس کا ذائقہ بھی بہت مزیدار ہوتا ہے اور یہ لو لگنے سے بھی بچاتا ہے میں کل ہی بازار سے کچے آم منگواتی ہوں ویسے آم سے یاد آیا اس موسم کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ اس میں پھلوں کا راجا یعنی پکا ہوا آم کھانے کو ملتا ہوتا ہے گرمی چاہے جتنی بھی ہو آم کھانے کو منہ کا مزہ ہی اپنا ہی مزہ ہے
او ہو آم کا نام سنتے ہی میرے منہ میں پانی آ گیا بالکل گرمیوں
کہ اگر کوئی ایک اچھی بات ہے تو وہ صرف اور صرف آم ہے ہمارے گھر میں تو ہر شام آم کا دسترخوان
دستر خوان سجتا ہے آم کو پہلے ٹھنڈے پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں پھر سب مل کر کھاتے ہیں چاہے لنگڑا ہو انوار رٹول ہو یا چوشنا ہر ایک کا اپنا ہی سواد ہے گرمی کی ساری تھکن آم کھاتے ہی دور ہو جاتا ہیں
صحیح کہاں آم تو اس موسم کا ایک انمول تحفہ ہے لیکن آم کھانے کے بعد جو گرمی دانے نکلتے ہیں ان کا کیا کریں میری چھوٹی بیٹی کی جسم پر چھوٹے چھوٹے گرمی دانے نکل آئیں وہ بےچارا کھوجاتارہتا ہہ اور رو رو کر برا حال کر لیتا ہے اس موسم میں بچوں کی جلد بہت خراب ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آتا کیا لگاؤ
ہائی بیچارا بچہ گرمی دانے واقعی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے میری بیٹی کو بھی پچھلے سال نکل آئے تھے تم ایسا کرو کہ اس کو نیم کے پت کے پانی سے نہلایا کرو نیم میں ایسی خصوصیت ہوتی ہے جو جلد کی خارج اور دانے ختم کرتی ہے اور نہانے کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈا پاؤڈر یا گرمی دانوں کا مخصوص پاؤڈر لگا دیا کرو اس سے بچے کو سکون ملے گا اور نیند بھی اچھی آئے گی
یہ یہ تو واقعی پرانا اور آزمدان نسکا ہے میں ضرور آزماؤں گی اس موسم میں بچوں کو سنبھالنا اور سب سے ان کی پڑھائی کی چھٹیاں ہوتی ہے اور وہ ہر وقت گھر میں ہ اللہ گل باہر انہیں بیچ نہیں سکتے دھوپ کی وجہ سے اور گھر کے اندر رہ رہ کر ان کا دم گڑتا تا ہے پھر وہ ضد کرتے ہو
تم نے میرے دل کی بات کہہ دی چھٹیوں میں بچوں کو گر میں مصروف رکھنا ایک بوجھ بن جاتا ہے باہر بیجو تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں بیمار نہ ہو جائے یا انہیں دوپ نہ لگ جائے گر کے اندر وہ ٹی وی یا موبائل دیکھ دیکھ کر تھک جاتے ہے میں تو آج انہیں شام کے وقت تھوڑا بہت گھر کے آنگن میں کھیلنا دیتی ہوں جب دوپ ڈل جاتی ہے یا پھر انہیں کوئی کہانی کی کتاب دے دیتی ہوں
میری بیٹی کو تو تصویروں میں رنگ بھرنے کا شوق ہے کو رنگوں کی کتابیں لاتی ہیں وہ کچھ پھر ان میں مصروف رہتی ہے لیکن جو اصل مصیبت ہے اس موسم کی وہ ہے بجلی کا جانا ہمارے پاس بجلی چلی جاتی ہے جب بجلی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ زندگی وہی رک گئی ہو اپس میں پیر بعد جواب دے جاتا ہے فر بس ہاتھ والے پنکھے ڈھالنے پڑتے ہیں ہوں
او لوڈ شیڈنگ کا تو نام مت لو ہمارے یہاں بھی یہی رونا ہے دن میں تو فر بندہ سہن کر لیتا ہے لیکن جب رات کو سوتے وقت بلی جاتی تو سچی میں رونا آ جاتا ہے گانڈ میں تیل پھٹ جاتا
چلو آج کی گ گفتگو بہت اچھی رہی
پی یا اللہ ہو
صحی